ہیلو
ہاں بولو
آواز آ رہا ہ اور کیا ہوا پھر پورن پولی کا
پورن پولی کا جو یہ اپن جو اسٹارٹنگ میں چنے کا دال پکاتے ہیں نا
ہاں ہاں
وہ پکا پکانے کا جو ہم لوگ وہ پانی ہے نا وہ پانی ایک سائڈ میں نکال کے لیتے ہے پورا
ہاں ہاں
ہاں پھر وہ پانی میں پھر میٹ مرچی مسالہ ڈال کے ٹمیٹو ڈال کے اس کو کو پکاتے ہیں پکا کے پھر اس کو ہم لوگ تڑکا دیتے ہیں کھوپرا مسالہ یہ سب ڈال کے اس کا وہ کڑی بناتے
اچھا مطلب کہ اس کو پکائیں گے
ہاں پہلا چنے کا ڈال پکاتے ہیں نا
ہاں تو وہ پانی نکلتا ہے وہ مطلب جو چنے کی دال کا پانی نکلتا ہے تو اس کے اندر مسالہ وسا مسالا ڈال کے اور یہ آم آم کا جو رس ہوتا ہے وہ ڈال کے اس کو پکاتے نا
نہیں نہیں نہیں آم کا رس نہیں ڈالنے کا اس میں
پھر آپ الگ کچھ بتا رہے ہو
میں نا وہ آمٹی بول رہی تھی آمٹی کیسا بناتے ہے
اچھا آمٹی بتاؤ بتاؤ
میں بول رہی تھی کہ آمٹی کیسا بنانے کا ابھی اسٹارٹنگ میں چنے کا ڈال اب اپن پکاتے ہیں نا
ہاں پکاںے چنے کا دال
ہاں تو اس میں ہم لوگ پانی پہلے ہی زیادہ رکھتے ہیں اس کو
ہاں پانی زیادہ رکھیں گے
تو اس میں کا بھی جیسا اپن چنے کا ڈال ہاتھ میں لینے کا اور ڈال پورا پک گئی ہے نا
ہاں
ہاں تو دال جب پورا پک جائے گی نا تو اس میں کا جتنا بھی پانی بچتا ہے نا
ہاں پانی
وہ پانی ہاں تو پورا پانی کیا کرنے کا سائڈ میں نکلنے کا
چھان کے لینے کا
ہاں چھان کے لینے کا اس کو پھر پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں چنے کے ڈال میں پہلا گڑ ڈالتے ہیں
ہاں ہاں گڑ
چھپ ہاں گڑ ڈالیں گے پھر بڑی شوپ الائچی ڈالیں گے اور اس کو نا گرم گرم گرم میں ہے نا فٹاف فٹ پیس کے لیتے ہیں ہاں جتنا
لے لیتے ہیں
ہاں گرم گرم میں جو ایسا اپنا گھوٹنی ویٹنی رہتی ہے نا
ہاں
ہاں گھوٹنی سے جیسا اپن پاؤ پاؤ بھاجی کو کیسے میش کرتے ہیں
ہاں ہاں ہاں
ہاں سیم ویسے ہی ہے نا وہ گھوٹنی لے کے اس کو میش کرنے کا پورا گرم گرم میں پھر پورا اس کا پیسٹ بن جائے گا پورن وہ پورن کا تو چنے کا ڈال کا ہاں تو پیسٹ پورا بن گیا اس کو سائڈ میں رکھنے کا پھر اب یہ جو یہ پانی رہتا ہے نا جو سائڈ میں نکلتے ہیں
ہاں پانی
ہاں وہ پانی میں کیا کرنے کا ہلدی نمک مسالہ ڈال کے اور دو تین ٹمیٹو ڈال کے اس کو پکا لیتے ہیں
ہاں
ہاں تو اس کا آمٹی بنتے ہیں
اچھا مجھے لگا کہ آمٹی مطلب کہ آم سے بنتا ہوگا نا کہ وہ اس کو آمٹی بولتے پر یہ الگ ہے کچھ
نہیں نہیں نہیں آم کا رس کے ساتھ پورن پوری کھاتے ہیں
ہاں
ہاں خالی آم کا رس وہ بھی ہم لوگ گھر میں ہی بناتے ہیں آم کا پورا جوس نکالتے ہیں
ہاں
جوس نکال کے اس میں تھوڑا گڑ ڈالتے ہیں اور بڑی شوپ الائچی کا پاؤڈر ڈال کے
ہاں
اس کو اچھے سے مکسر میں ہے نا پورا یہ کر کے لیتے مکس کر کے لیں گے
ہاں ہاں ہاں
ہاں تو اس کا وہ ام رس بن گیا
اچھا
ہاں اور یہ آمٹی الگ
ہمم ہمم
ہاں پھر وہ پورن پولی اور آمٹی آمرس یہ سب اس دن بنانا پڑتا ہے پورن پوری کے دن
ہاں
نہیں کل بھی خاص کون سا تہوار رہے گا نا تو ہی ہم لوگ زیادہ بناتے ہیں
ہاں مطلب ایسے خالی دن نہیں بناتے
نہیں نہیں بابا ایسا فری ٹائم میں کبھی نہیں بناتی
بہت جھنجٹ ماری ہے بہت جھنجٹ ماری ہے
جھنچڑ باپ رے پورا دو گھنٹہ جاتا ہے پورن پوری آمٹی چاول یہ سب بنانے میں
اچھا اس کے ساتھ کھانا بھی بناتے ہیں
ہاں پھر ایکسٹرا دوسرا بھی کھانا رہتا ہے نا چاول بناؤ اس کا آمٹی بناؤ اور ایک بھاجی بناتے بیگن کا بھاجی بناتے ہاں اور تھوڑا پاپڑ کورٹیی وہ فرائی کرو
ہاں کل ہی میں ویڈیو دیکھ ری تھی تو اس کے اندر آیا تھا نا پاپڑ اپڑ مطلب سب کچھ ایسا بنائی تھی تو میں میرے ادھر تو کوئی بنا آتا نہیں ہے اور میرے ممی کو اتنا آتا نہیں ہے بنا تی تو میں ہوں مطلب کہ پورن بولی کا سب کچھ میں کر دوں گی نا تو میرے ممی کیسے کی اس کے اندر مطلب بھر کے وہ بیل دیں گے اور میں سیکھ دوں گی ایسا
آپ لوگ بناتے ہیں پورن پوری
ہاں
ارے وہ اچھی بات
بناتے ہیں مطلب ہاں میرے ممی کا بہت فیوریٹ ہے میرے ممی کئی بہار جائیں گے نا ریسٹورینٹ وغیرہ میں تو اتنی بڑی بڑی پورن پولی نہیں ملتی ہے دو دو فٹ کی اتی بڑی بڑی مانگاتے ہیں اور وہ اکیلے کھا لیں گے اتنا بڑا
ہاں مطلب پسند ہے ان کو زیادہ
بہت پسند ہے ان کو
نہیں ہم لوگ میں بھی بنا نے خالی آدھا کلو کا ڈال ڈالتی ہے صبح
ہمم
دو ٹائم کا ایک ساتھ بنا کے رکھتی ہے
ہاں کہ جب پورن پڑی ہو گیا رسم رائس ہو گیا یے سب بہت ٹیسٹی لگتا ہے وہ
آپ لوگ میں جو وہ بریانی بناتے ہیں نا
ارے آ سب نہیں بناتے جیسے نہ پرابلم ہوت کامیڈین کا نام آئے گا تو بریانی پہلے آتی ہے تو جب کی یہاں بناتے بریانی بریانی کا شوق ہے پر اتنا نہیں کھاتا تھا پلاؤ کچھ زیادہ ہی سب جگہ ہو گیا جمعہ جمعہ پلاؤ جمعہ جمعہ وہ کیا بولتے ہیں دال گوشت
اچھا
فرائیڈے فرائیڈے
نہیں نہیں آپ کے کاش کی میرے ایک فرینڈ ہے نا
ہاں
ہاں ہے میرے ایک فرینڈ وہ میرا زیادہ کرتے لؤز اور یے ڈریس میرا وہی سلاتی ہے
ہاں
ہاں تو اس نے ایک بار ہے نہ بریانی بنایا تھا نا تو ہم لوگ کو انوائٹ کیے تھے
ہاں یے تھوڑا کٹورے میں ڈال چاول ہمم
میں اس کے پیھے ہی لگی میرے کو نا وہ ریسیپی کیسا بناتے بتاؤ بولیں گے سیدھا اس کو
ہمم مطلب ہم لوگ میں نا کیسے زیادہ دہی ڈالیں گے اور ٹماٹر ٹماٹر تو نہیں ڈالتے دہی زیادہ ڈالتے اس میں
اچھا
دہی ہو گیا دہی کا سواد ہو گیا اور مطلب جب مٹن بوائل کرتے ہیں نا مٹن یا چکن ہو گیا تو اس کے اندر کاندا ڈالیں گے اور جو جنجر گارلک پیسٹ ہو گیا ہری مرچی ہو گئی یے دال کے بوائل کرتے ہیں مطلب بوائل والا بتا رہی ہو اور جو بولتے یے کچا والا کچے والے میں تو پورا مسالہ لگا وگا کے رکھ دیتے دو دن پہلے اور یے ہاں گوشت کہاں جلدی گلتا ہے
اچھا گوشت کا بریانی
ہاں یے بک کرے گا تو ایک دن مطلب پپایا کا جو نہیں ہوتا ہے آ پپایا کا کیا بولتے پپایا کو پیستے نا وہ جو ہوتا ہے پپایا کا کا کچا پپایا ڈالتے نا تو وہ بہت جلدی گوشت گل جاتا ہے اس سے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت مست آتا ہے
کچھا پپائی ڈالنے کا
مطلب کچا پپایا کا کچا پپایا کو پیس کے ہاں تو وہ ڈالیں گے نا اس کا ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے مطلب
ہاں
ٹیسٹ ایک نمبر وہ ہو گیا ا گھی ہو گیا مطلب جو پیور گھی ہوتا ہے نا جو گھر میں بنا ہوتا ہے وہ گھی ہو گیا بٹر ہو گیا یہ سب سے نا ٹیسٹ ایک نمبر ہوتا ہے ما ایک دن بریانی ہاں ایک دن بریانی کھا نے کا چار دن یاد کرنے کا ایسا بناتے ہیں
نہیں وہی تو میں بول رہی ہوں اس کا خوشبو اتنا اچھا آتا ہے نا اور بریانی بناتے ہیں نا باپرے ہم لوگ کو تو یہاں پہ بھی بنتی ہے نا موں میں پانی بھی آتا ہے
ہاں آپ لوگ کھاتے ہو مٹن چکن
ہاں کھاتے ہو نا ہم لوگ بھی
اچھا مجھے لگا کہ آپ ویجیٹیرین ہو گئے
ہاں نہیں نہیں خالی ہم لوگ کو مطلب زیادہ نہیں رہتا ہے خالی سنڈے سنڈے ہی رہتے ہیں
اچھا سنڈے سنڈے والا
ہاں سنڈے میں کیونکہ بدوار میں کبھی کبھی سنکشٹی آتی ہے کبھی ایکادشی آتی ہے ایسا کچھ آئے گا تو پھر ہم لوگ نہیں کھاتے
ہاں ہاں
ہاں کبھی تو سنڈے سنڈے کو وہ سب دن فری ہے گھر میں کچھ بھی تہوار نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو اس دن ڈا کے بنا کے کھاتے ہیں
مٹن ہو گیا چکن ہو گیا یہ سب کرتے ہے نا
ہاں لیکن ہم لوگ کو بریانی کییسے ہے نارمل رہتے ہے آپ کے جیسے نہیں بناتی
کیسا بتاؤ ذرا آپ
ا ہم لوگ کا بریانی میں کیسے وہی میں چکن لاتی ہے
ہاں
اور اس کو ادرک لہسن اور تھوڑا دہی اور ا نمک مرچی ہلدی
ہاں
وہ سب لگا کے اس کو مرینیٹ کرنے کو رکھتی ہے مرینیٹ کر کے ایک ایک گھنٹہ دو گھنٹہ لگے رکھے گی اس کو اور اور پھر بعد میں تھوڑا چاول سائڈ میں تھوڑا پکا کے لی یہ
اچھا مطلب کہ آدھا کچا پکا وہی ہاں تو بوائل کرنے میں کیا ڈالتے ہو پھر چاول بوائل کرنے میں
ہاں یہ اپنا کھڑا مسالہ رہتا ہے نا
اچھا ہاں
وہ کھڑا مسالہ ڈال کے اس کو بوائل کر کے لیتی ہے